ہیلو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
جی ٹھیک ہے
اچھا
اور آپ بتائیں آپ
ہاں ٹھیک ہے
کیا کر رہی تھی ابھی آپ
کیا کہہ رہی ہے
کہنےے کیا کر رہی تھیں ابھی
کچھ نہیں بس یہی کھانا کھا کر اٹھے
اچھا کیا بنائے تھے کھانا آپ نے
آج تو بریانی بنائے تھے
اچھا سبزی وغیرہ بھی بنا لیتے دپ
ہاں
اچھا سبزی میں کون سےی سبزی اب بنا لیتے ہو جی
اچھا آپ نے کیا بنایا
میں تو آج دال چاول پرول آلو کی بھجی بنائی تھی
اچھا
جی آپ مطلب کہ پرول آلو کی سبزی کیسے بناتے ہو بتا سکتے ہو
پرول آلو کی سبزی
جی جی
سبزی ہم لوگ تو چٹنی بناتے ہیں دیاادہ ت
اچھا تو ریسپی آپ مجھے بتا سکتے تو
ہاں ضرور بس ہاں کچھ لوگ نا پرمل کو چھیل کر بناتے ہیں کچھ لوگ چھیلتے نہیں ہے ہاں ہ یہاں پر یہاں پر سب کو نا چٹنی پسند ہے تو چھیل کر اس کو فز ہاں چھوٹا چھوٹا کارڈ کر پھر آلو بھی چھ کاٹ کر چھوٹا چھوٹا تو پھر کری میں یا کوکر میں تھو تھوڑا سا تیل ڈال کر پھر اس میں پیاز ڈال دو یا پھر مھی میتھی ڈال دو اگر پیاز نہ ہ ہاں تو اس کے بعد پرول آلو ساتھ میں ڈال دو پھر تھوڑا ہلدی ہلدی نمک ڈال دو
ہاں اچھا
چلاتے رہو پھر وہ ہری دھیا اور مرچی لہسن ادرک کا جو چٹنی ہوتی ہے
سبھی مسالے ہاں سبھی مسالے آپ ڈال دو اس میں اچھا
پھر ہد کوکر میں بنا رہ ہیں تو ایک سیٹی لگا دیں ہو جائے گا پھر لاسٹ میں دنی دھنیا کے پتی ڈال د
اچھا تو ہم لوگ بھی مب مل کہ بناتے ہیں جیسے پرول آلو کی سبزی کو بناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں پہلے آلو اور پرول کو چھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے چھلا ہوا بھی کسی کو پس رہتا ہے اسے اوپر سے کروچ کے بھی کر سکتے ہاں چھیلنے سے کیا ہوتا ہے جس جیسے مطلب کا جو مین وٹامن رہتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہ نا مطلب کہ کھانے میں نا عجیب طریقے کا لیج لیجا ٹائپ کا نہیں لگتا ہاں تو اسی وجہ سے ہم لوگ ویسا نہیں کچروا ٹائپ کا رہتا ہے نا تو وہ چیز ہم لوگ مطلب وہ ویسا بناتے تو اس میں کرتا ہی کیا ہے ج جے مطلب اس کو کرو چ لیے آلو کو چھیل لیے دونوں کو مطلب کہ دھلنے کا دھل کے سائڈ میں رکھ لیے ٹھیک یک پھر ادھر میں نے پیاز ٹماٹر یہ سب ساری چیزیں کٹ کر کے رکھ لی پھر کوکر میں چڑھانے ہے ٹھیک ہے تو کوکر میں کیا کیا مطلب کہ تیل ڈالا جیسے سرسوں کا تیل اب ڈال تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھوڑا گرم ہونے میں تو ٹائم لگے گا ہی توس میں کیا کرنا مطلب مطل کہ جب وہ گرم ہو جائے تو پیاز ڈالنی ہے پیاز ڈالنے کے بعد جب وہ پیاز پرن ہو جاتا ہے تو براؤن ہو جاتا ہے نا تو کیا کرنا آلو اور پرول دونوں کو ساتھ میں ڈال دینا ہے
اچھا
ایسے تو ہم الگ سے فرائی کرتے ہی لیکن اس میں ہی ساتھ میں ہو جاتا ہے تو اچھا رہتا ہے کہہ کے مطلب کہ پیاج بھی مل جاتا ہے پرول بھی مطلب کہ یہ فرائی ہو جاتا ہے تو اس میں ساری چیز ڈال ٹھیک ہے جیسے مطلب پرول آلو ڈالتی ہے اس کو تھوڑا سا اچھے سے بھوننا ہے پھر لہسن ڈالنا ہے لہسن کو تھوڑا سا اچھے سے بھون کے جب اس کی اسمیل مر جائے پھر اس کے بع آپ کو سارا مس مسالے ڈالنے جیسے ہلدی مرچائے مرچ دھنیا ن مک یہ س ساری چیزیں آپ کو ڈالنی ہے سمجھے ڈال کر اس اس کو اچھے سے تھوڑا بھوننا جب تک اس پہ مطلب پر تھوڑا تیل نہ دکھنے لگ جائے ٹھیک ہے تب ہاں تب جا کے اس کو کیا کرنا تھوڑا سا ہلکا برابر میں پانی ڈال کے اب کو اس کو دو سیٹی لگا دو دو سیٹی لگا کے تھوڑا کم کر دو پھر اس مطلب اس اس کو جب گ سٹی نکل جائے پھر دیکھو اسے ٹیسٹ کر کے ہوں ٹیسٹی بنتی ہے سب جیسے بھی بنتی ہے سب کا سب طریق
ہاں سب کا طریقہ الگ ہے بہت لوگوں کو ایسے ہی پسند ہے
ہاں پرل سے پرل سے کئی چیز بھی بن سکتی ہے نا جیسے بروی بھی بنتی ہے ہاں پرل سے جیسے م مطلب کہ پیاز والے ہم لوگ پیاز اور انڈے والے بڑوے بھی بناتے ہیں
د ہو
وہ یہ کیا کرتے پرول کو مطلب کروچ لیتے ٹھیک ہے کروسنے کے بعد اس کے اندر کا جو وہ بیج رہتا ہے اس کو نکال لیتے
اچھا
جی اس بیج کو نکال کے کیا کرتے ہیں مکسر جارڈ میں ملب اس کو پیس لیتے ٹھیک ہے اس کو پیس کے ہٹا دیا پھر ادھر مطلب کہ کیا اگر پیاز کاٹتے ہیں پیاز سمجھے زیادہ لینا پڑتا ہے جسے ایک جی رات پرول تو اس کے حساب سے سمجھو کہ برابر سے لینا پڑتا ہے ٹھیک پیاز زیادہ لینا پڑتا ہے ہاں تو وہ کٹ کر لیے پھر اس کے بعد یہ تھا ٹماٹر دھنیا پتا مچ مرچائی اور یہ کیا کہتے ہیں ادڑک یہ سب ساری چیز کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے تھوڑا یہ کڑھائی چڑھاتے پھر پرول کو فرائی کرتے ہیں
اچھا تو یہ یہ بھی کرچر میں بنے گی کہ
نہیں نہیں کوکر میں نہیں بنتے یہ کڑھائی میں بنتے پہلے تو اس کے مسالے بنانے ہوتے پھر اس کے بعد مطلب کہ پرول الگ سے ہی کرنا پڑتا جی پرول کو جب فرائی کر کے نکال لیتے ہو جب مسالے بن جاتے تو تو اس میں پھر اسے بھرنا بڑتا بھرنے کے بعد پھر اسے رکھ دو کڑھائی میں پانی ڈال کے اوپر سے تھوڑا سا تیل ڈال دو سرسوں کا اھو ہاں پھر مطلب کہ نمک اگر کم ہے تو نمک بھی ڈال سکتے ہو سمجھے
اچھا ہاں
جی جی اس طریقے سے بنتا ہے اور آپ بتاؤ اور کیا بناتے ہو پرل سے آپ
ہ پروت سے ہم لوگ کلوجی بناتے ہیں اور ہاں وہ بھی بس
وہ کیسے مانتا ہے بتا سکتا
ہاں پروول پورا مطلب وہی خورج کر
ہاں ہاں
آدھار کاٹ لیں گے تھوڑا بڑا بڑا ہے برابر ہاں اور پھر آلو کو بھی اس کو بھی چھیل کر اس کو بھی بڑا بڑا مطلب بڑا نہیں آدھا لیں گے ا آدھا اگر چھوٹا چھوٹا ہاں اگر چھوٹا ہو پرول ارے آلو تو اس کو جیسے بیچ میں کٹ کر لیں گے جیس کٹوری کے جیسے
اچھا اچھا جی جی
ہاں اس پ ایک ڈھکن بھی کی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں دیکھنے لگانے لیے آلو کو تھوڑا پتلا کر دتے ہیں ہاں پھر اسی نا اسے دھول کر رکھ دیتے ہیں تو اس پھر ایک طرف پیاز ہے ٹماٹر مرچی اور اور وہ
ہاں ہاں پانچ فورن ہو یا پھر جیرا بھی ڈال سکتے جیرا بھی ڈالتے ہوپ اچھا
کر کے اور پھر او دھنیا ہوتی ہے پسی ہوئی دھنیا اور لال مرچی وہ سب ملا کر مکس کر کے اسی میں بھر دیتے ہیں جو کٹوری جیسے بنائیں گے نا ہاں پرول میں بھی اس بھی پھر اس کو ٹنک دیتے ہیں پھر پانی پانی زیادہ نہیں رہیں گے بہت تھوڑا سا پھر جو جو پیاز وغیرہا بہت چوٹی چوٹی کاٹیں گ جسے انڈے کی طرح نہیں انڈ پھجنے کے لیے کاٹتے ہیں ویسے ہی ہاں پھر جو پیاز بچ جائے تو اس کو بھی کرائن بنائیں گے اس کو نا اس کو بھی کریں میں ایک طرف بیچ میں سب اچھے سے رکھ دیں گے تھوڑا سا ہلکا سا پانی ڈال لیں گے پھر اس کے بعدھیر دھیے دھیمی آنچ میں رکھ دیں گے
ہاں ہاں
تو
ہاں بٹ انشاء اللہ ضرور ٹائی کروں گ میں اچھا لگا رسیپ سن کے اور ٹیسٹی بھی وقی لگتا کر گے مطلب کہ بننے کے بعد تو اور کیا ٹیسٹ لگے گی
ہوں
اوراں سب بتائے اور بھی کچھ بناتے ہو پرول کی بھج سی بھی بناتے ہو آپ کیا
ہھاں جی نہیں آپ بناتے ہو
ہاں بناتی ہوں میں پرول کی بھاجی بھی بناتیوں اس کی بھی بھجی بہت ٹیسٹی بنتی ہے جیسے مطلب کہ پرول کو آپ خروچ لیتا ہو اس کو مطلب گول گول ٹائپ کا کاٹ لیتے یا پھر لمبے لمبا ٹائپ کا ہاف کر کے کٹ سکتے ہو ٹھیک ہے پتلا پتلا سا وہ کٹ کر کے رکھ دیتے جتنا آپ کو بنانا رہے اس حساب سے پھر اس کے بعد اس ادھر کرتے پیاز کاٹتے اور ہری مرچ ہری مرچ رہے گا تو ٹھیک ہے ہری منس تو ڈالنا ہی ہے ٹھیک ہے س مکھی مرچ جو ہوتی ہے لال والالی تو اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ لاتی ہے ٹھیک ہے تو سوکے مرچ اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ رکھ سکتے ہو نہیں تو ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہو ہاں تو پہلے ہم کیا کریں گے کڑھائی لیں گے اس میں تیل ڈالیں گے سرسوں کا تیل ڈال کے تھوڑا اس کو مطلب کہ گرم کرنے کچ چھوڑ دیں گے پھر اس میں کیا کریں گے میڈک اچھا وہ جو لال مرچ ہو یا پھر ہری مرچ ہو اس کو ڈالیں گے پہلے جب وہ اچھے سے مطلب پک جائے پھر اس کے بعد کیا کرنا وہ جو بھاجی میں نے کاٹی تھی اس کو ڈالنا ہے اس ڈال کے تھ تھوڑا سا ہلکا مطلب اوپر نیچے چلانا ہے اور اس میں نمک تھوڑا سا ہلدی ہلدی ہلکا ہی ڈالنا ہے نمک اپنا سواد کے انسار آپ ڈال سکتے اس میں ڈال کے پھر اس کو کیا کرنا تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا فلیم کم کرنا ہے اور تھوڑے دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دینا ہے سمجھے جی ڈھکا رکھ دینا ہے پھر تھوڑے دیر کے بعد ہم اس اوپن کرتے ہیں وہ کبر ہٹاتے ہیں تو دیکھتے وہ ایک تم مالس آ جاتا ہے جیسے وہ گلا ہوا ٹائپ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں کیا کریں گے ہم پیاز پیاز تھوڑا سا موٹی موٹی کاٹ لیں گے اور اس کو اوپر سے ڈال لیں گے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اور اچھا بن جاتا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کر تو پیاز ڈال دیتے پھر اس کو اچھے سے ملاتے رہتے ملاتے رہتے تھوڑا سا فلیم زیادہ کر کے پھر اچھے سے ہی کرتے پھر وہ بھاجی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ بھاجی میں پت ہے دال چاول پہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے
اچھا ہاں سنی ٹیسٹی لگ رہی ہے چلیے
اسی لیے مطلب کہ چلے اور
چلیے
آپ کی ریسیپی بہت اچھی اچھی لگی مجھے ٹھیک ہے انشاء اللہ ضرور ٹرائے کروں گی تھینک یو سو مچ بتانے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ